السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ہاں جی شکر اللہ کا ااب ٹھیک ہو
جی بس دعا ہے اپ کی گھر پر سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا اپ کے گھر پر سب ٹھیک ہے
جی جی بس شکر ہے اللہ کا اور کیا کچھ ارام ورام
ہاں ہاں تھوڑا سا کہاں یہ سکول سے ایا نا کہاں دیں گے یہ کرنے کچھ
اف
ابھی کو فون چاہیے کچھ چاہیے
اچھا بچے اگئے نا اب ہو گئی چھٹی ان کی
اب ہو گئی سامر وکیش
اب تو ہمیں او ہو ہو ہو ہو اب تو ٹیچروں کی چھٹی ہو گئی اور ماؤ کی ختم
اپ دماغ بھی رکھنا ہے دوور دوور
اور چ اور یہی تو بہت تنگ کرتے ہیں اور سناؤ سب ٹھیک ہے کھانا بنایا
نہیں ابھی سبزی بناائی چاول ہم پھر دیر سے ہی پکاتے ہیں
اچھا اچھا ٹھیک وہ تو ہم بھی لیٹ ہی پکاتے ہیں اور ہم کھانا بھی لیٹ ہی پکاتے ہیں نا مطلب سالن نہ کرری وغیرہ
اچھا
لیٹ ہی پکاتے ہے کیونکہ گرمی ہے نا بہت گرمی کی وجہ سے ہم شام کو تازہ تازہ بناتے ہیں جی جی تازہ تازہ پکاتے ہیں تو اسی ٹائم کھاتے ہیں
اچھا بچے کیا کر رہے ہیں
بس ایک اپنے بابا کے پاس ہے اور ایک میرے پاس ہے اس لیے تھوڑی شانتی ہے ادھر
اچھا اچھا
ہاں ہاں میں نے بولا آپ اس کو ایک کو اپنے پاس پکڑو یرور ل
ہاں اس کو فون چاہیے اسکول سے آ کے ہی فون کو سلام
ہاں یہ
میں بولا دیکھو ٹیوی نہ جاؤ سائیکل چلاو وہ بھی نہیں ٹی وی دیکھو وہ بھی نہیں
نہیں کہاں مانتے ہیں ان کو صرف فون یہی ہے نا فون میں مطلب آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کی فون کی کتنے نقصانات ہیں اور کتنے فائدے ہیں
سچ میں سچ میں اس کی وجہ سے آنکھوں پہ بھی اثر دماغ پہ بھی اثر نہ کھانا پیننے کا ہوش اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے
نیند سے اٹھتا ہے تو ہم اس کو فون دیتے ہیں بہت غلط کر ہم کیونکہ یہ کچھ کھاتے ہی نہیں ہے فون کے بغیر
کہاں کھا پیتے ہیں اگر آپ کھایں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے ہم نے کیا کھایا کیسے کھایا کتنا کھایا ہاں صرف فون میں گسے رہتے ہیں کچھ کہوں بولو پتا ہی نہیں سنتے بھی نہیں ہے اس وجہ سے اتنا ایک فون میں ہی گھسے ہوتے ہیں
جی وہی نہ ہم خود ہی غلط کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عادت ڈالی ہوتی ہے فون دی ہوتی ہے کیونکہ کبھی ہم نہیں عادت کی ہوتی ہے ان کو
ہاں سچ میں یہ ہم بڑوں کی ہی غلطی ہے صیح صیح
تو ہم سوچتے ہیں ہمارا کام ہو جائے گا تب تک یہ فون کے ساتھ بزی رہیں گے
ہاں لیکن ہم بچوں کا نقصان ہو گیا اس میں
بڑوں کا بھی نقصان ہے فائدے بھی ہیں بہت تو اب ہم پہ ہی ڈپینڈ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے استعمال کرے اس کو
صحی بات ہے
مجھے بھی گردن میں بہت نہ درد ہوتا ہے اگر میں زیادہ فون یوز کرتی ہوں تو بچوں کا تو پھر سوال ہی نہیں ہے بچے تو بہت نازک ہوتے ہیں ان پہ کتنا اثر پڑتا ہے آنکھوں پہ ہڑیوں پہ
ہلو ہ ہاں ہاں صحیح بات ہے ورنہ کیا
اب کیا کر سکتے ہیں ہم بھی مجبور ہیں تنگ کرتے ہیں یہ بہت
اب دیکھو میں اس کو فون نہیں دے رہی ہو روے رولیتا ہے ٹھیک مر لیتا ہے ٹھیک
تو یہ تو بیڈ ہیبٹ ہے آپ اس کی میڈم کو فون کرو اسکول کی میم کو
ہاں اب تو مجھے وہی کرنا پڑے گا اس کی
ہاں میں بھی اپنے بچوں کا ویڈیو بناتی ہوں نا پھر ان کی ٹیچر کو بیچتی ہوں اسکول تو پھر وہی ان کو نپٹاتے ہیں وہ بولتے ہیں آپ مجھے ویڈیو سینڈ کیا کرو
ہاں صحیح ا میں بھی اس کا یہی کروں گی ویڈیو بناؤں گی اور اسکول بھیجوں گی بولوں گی دیکھ اس فون کے لیے کیا کرتی ہیں پریشان کچھ پولو کھا تو نہیں پہلے فون ہی چاہیے کھانے سے پہلے
ہاں یہ تو یہی کرتے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ہم بھی مجبور ہیں
کری ہے سہولیت بھی لیکن اب انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا ورنہ تو ٹھیک ٹھاک ہے ہاں ہاں بڑوں کی ہی ہے غلطی اگر
ورنہ فون کے اتنے سارے فائدے ہیں کیونکہ اگر ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو فون سے ہمیں بہت ساری مدد ملتی ہے
ورنہ کیا اسے تو بہت زیادہ انفارمیشن کلیکٹ
ہیں مطلب جو ان کو پتا ہی نہیں ہوتا یہ کیا ہے ہم اس کو فون پہ دکھا سکتے ہیں یہ ہے مگر ہم نے ان کو پہلے سے ہی دکھایا ہیں انٹرٹینمنٹ کرایا ہے گیمز پہ اس پہ دکھائی ہے تو یہ وہی گیمس کھیلنا چاہتے ہیں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ یہ ہم ہی ان کو پہلے دکھایا ہے تو ورنہ ان کو کہاں سے پتا چلا ہماری ہی غلطی ہے جس کا کل کو نا نقصان ہوتا ہے ہمارے زمانے میں کہاں تھی یہ سب فیسلٹیز جو ان کے پاس ہیں
ذرا چپ کرو ہوں ہوتا ہی نہیں تھاجو ا بھی لکھنا پڑھنا ڈھونڈنا ہوگا سب کچھ فون سے ملتا ہے
ہاں سب کچھ فون پہ ہوتا ہے مگر بہت ساری ڈس ایڈوونٹیجز بھی ہے اس فون کی جو نہ ہمارے بچوں کے ساتھ مطلب بہت غلط ہوتا ہے بچوں کے ساتھ ان کو نہیں
بالکل نہیں ان کو کہاں ابھی سمج آئے گا لیکن آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے
اور دماغ پہ نا دماغ بہت کمزور ہوتا ہے بہت ویک نس آتی ہے مائنڈ میں ورنہ جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کو جلدی سے یاد رہتا ہے مگر آج کل کے بچوں کو یاد ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ بھول جاتے فون کی وجہ سے
آپ تو ان کو اس سے چھڑانا پڑے گا نہیں آپ کیا کر سکتے یہ دو آنے کو تیار ہی نہیں ہے مات
ہاں جی ہاں جی وہ تو ہے وہ تو ہے بہت پریشان کرتے ہیں یہ بچے اوپر سے گرمی نے بھی بہت پریشان کیا
نگ ہاں ہاں بر اورج تو پھر سے بہت زیادہ پھر سے گرمی ہو گئی
ہاں آ اس سے بہت زیادہ گرمی ہے پھر سے پرسوں تو ٹھنڈی ہوئی تھی تھوڑی سی بارش کی وجہ سے
ہمم
او
ایک تو ہمیں دن بہر لائٹ بھی نہیں تھی ابھی لائٹ اب
جی جی اور باقی
بس جی آپ بتائیے لائٹ ہے
بس ہاں ہاں آج لائٹ ہے شکر اللہ کا
نہیں ہمیں آج بند ہی دن بھر لائٹ
اچھا آپ کو بند تھی
ہاں ہاں ابھی ابھی
نہیں ہمیں ہے لائٹ اسی میں آج فین آن ہی رکھا ہے
نہیں کہاں فین کے بغیر تو اس ٹائم گزارا نہیں ہو سکتا ہے
ہمم جی جی جی ہاں ہ جی وہ تو ہے اور
اور ان کو رکھا کچھ اسائنمنٹ وغیرہ ونٹر کا نا سمر کا ایسے
نہیں نہیں چھوٹے والے کا تو نہیں ہے وہ بڑی کا ہے میری بیٹ ٹی کا ایگزام ہے نا آفٹر سمر بریک سمر ویکیشن کے بعد ان کا ایگزام ہے نائنٹیتھ چھٹی ہے نا ان کو ٹیونٹیت سے ایگزام ہے بیس تاریخ سے ان کو ایگزام ہے پھر
اچھا اچھا تو آپ اس کو وہی پپیئر پریپیئر کرنا ہوگا
جی جی وہی پریپریشن کرنی ہے کیا کریں گے یہ کہاں مانتے بی ہے پڑھنا زبردستی ان کو لانا پڑتا ہے پڑھنے کے لیے میں بار بار ان کے بابا کو بولتی ہوں ان کو ٹیچر کے پاس ہی چھوڑو آپ یہ میرا نہیں مانتے ہیں وہ بولتے ہیں ان کو آپ آپ کا یہ نہیں مانتے ٹیچر کا کہاں مانیں گے ٹیچر بولے گا گھر میں لرن کرو پھر آپ ہی کو لرن کرانا ہے وہ کہاں لرن کروائے گا ان کو لرن تو تب بھی ماں کو ہی کرانا پڑتا ہے بولا وہ کیا کرے گی ان کو وہ بولے گی کرو یہ کرنا یہ چیپٹر لرن تو آنا ہے گھر گھر میں آپ کو ہی کروانا ہے پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے
سچ میں وہ وہی کا وہی ہے پھر خود بھی پڑھانا ہے
ہاں اور کیا
یہ تو ہوگا اگر ٹیچر ہی وہاں پہ سارا کچھ کروائی گی تو
نہیں اس کے پاس مت ایک بچہ ہے خالی میرا بچہ اچھا اس کے پاس تو بہت سارے بچے ہوں گے وہ مت تھوڑا تھوڑا اس کو لرن کروائے گی میں اس کو بولتی ہوں ایک سینٹینس کرو یہی مجھے لکھ کے دے دو پھر اس سے اس کو انٹرسٹ بڑھتا ہے ورنہ کویشن اتنا بڑا ہے میں ایک بار میں ہی اس کو بولوں گی سارا لرن کر کے دے دو تو اس پہ تو وہ بوجھ سا بنتا ہے نا تو ماں تو اتنا برداشت کرتی ہے وہ بولتی ہے چلو دو ہی ورڈ کرو دے دو یہ لکھ کے اس کو لگتا ہے ایسے ایزی
ہاں
ٹیچر مت اتنا یہ لے گی اس کو تو اپنے پیسوں کے ساتھ ہے نہیں نہیں اج کل نہیں کرتے ا د وہ تو پھر چھوٹے بچوں دوسرے بچوں کو بولتیں ہے پڑھاؤ اب ان بچوں کو میں نے دیکھا ہے
چلو آپ خود ہی کر رہا ہو آپ کیا آپ خود ہی محنت کرنی ہے تھوڑی سی تو ان کو
ہاں ہاں جب تک پڑھا سکتے ہیں تب تک پڑھائیں گے کیونکہ ماں جت اتنا اچھا کر سکتے ہیں بچے کے لیے اتنا کوئی نہیں کر سکتا
اور ب
ہیلو ہلو
چلو اور جی
ہلو ہاں جی ہاں جی میں رکھتی ہوں
اوکے اوکے اس کو میں آپ تھوڑی دیر فون کوئی نہیں کوئی نہیں بیٹوالله کے حوالے اوکے اوکے ہ